السلام السلام علیکم
وچے سر
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو اچھے سے
شکر اللہ کا کر پہ صحب ٹھیک
سب اچھے سے
کیا کر رہ ہو
کچھ نہیں بس میں نے ڈرس لگا ہے مے سوچا استری کروں گی تھوڑی دیر
تو کیا بلا ج ہسپٹل وال نے
تو آج ان کا بیڈ وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں اویلیبل تو میں نے جو پرسوئی ٹیسٹ کیے تو انہوں نے بولا آج کل پھر سے ٹیسٹ کر کے لانا سارے
اچو پھر سے دیکھیں گے کی مت خراب
اس کی نہیں یہ دن کیا میں نے انٹرسٹ کرنا تھا اس دن میں نے کنٹینیو بہت سارا پانی پیا اور رہ پاؤڈر ہوتی ہے نا جس میں ب وہ پیی کینبری پاؤڈر والی پانی میں کوور کے تو پھر مجھے صاف ہوا تھا اب جو میں نے پرسوں پچھلے ہفتے ٹیسٹ کیے تھے وہ اس ہفتے پھر سکارنے ہیں
آپ کب وہ کرو گی
بو کل میں کروں گی یہاں بسیرا میں کروں گی
وہاں جو یہ بھی ہے باہر لال پت بھی نکلا ہے وہاں پہ کرواؤ
نہیں وہاں پہ ضروری نہیں کیونکہ میرے یہ نا ٹیسٹ ٹھیک ہے
ہوں
آپ مجھے فارممیلٹی کے لی کرنے ہے وہ میں بس دیرہ میں کروں گی پیسے کیوں ایاد
وہ بھی صحی ہے اور بتاؤ بای
میں سوچ رہی تھی آج کسی دلچسپ سب یہ سوال پوچھا چاہتی ہوں تمہارا فیورٹ ہابی کیا ہے
اب ایک منٹ ویٹ کرو آپ خو بت ا میرے ہاتھ ن تھوڑے یہ ہے بزی مجھے کسی نے بھیجی تھی یہ ا آواز وان بھیجا تھا
کیا
میں نے بو مجھے کسی نے بھیجا تھا فرینڈ نے نا وازوان
ٹھیک
اس کی بہن کی شادی
تٹھیک
تو ہمیں وہی ڈال رہی تھی اس میں پتیلے میں
ٹھیک ٹھیک
ہوں ہ ہ
تو کس نے بھیجا تھا کس و نے بھیجا تھا
ہوں بس کو یہ جانتے ہو سناو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ج تو کاؤ اکیلے اکیلے
جیسے آپ پوجتی ہو میریرے وغیر
یہ نا مجھے پیٹ میں اتنا درد ہو رہا ہے
مجھے بولو آپ جا دیجے نا جاب پہ اس نے آپ کو پیمنٹ آئی
ہاں ہاں مجھے آئی پیمنٹ
کتنی آئ
مجھے تین ای میلس پہ ٹو تھاؤزینڈ
ٹوٹل میں
ہاں
ٹھیک ہے
آپ کو
فورٹین
ہی
ہوں کیوں ہاں
ہاں ہاں بولو آپ
کیونکہ ان دنوں مت کیا دنوں تھا تھوڑا بزی ہی
ہاں
اس وجہ سے
بالکل ہاں بولو کیا بول رہی ہو
ہاں میں ب آج میں نے کپڑے واپڑے نہیں دھوئے آج میں پورا دن بیٹھی تھی جیسے مجھے نا وہ تھکان جیسی تھی آج دن بھر
بند
ہاں اصل میں میں ہزارپئے تھی آ کے ہیلے کیا میں نے سوچا میں بہت کام کروں گی لیکن پھر جب انسان اکیلا بیٹھ جاتا ہے نا پھر میں ریلیں اسکرال کرنے بیٹھ گئی
ہاں
ٹائم ویسٹ ہو گیا
ٹھیک
میر نے ڈالی اوپر کمل اور جب تک بچے آئے تین بجے تک میں سوئی تھی مما بھی نہیں تھی گھر پہ آج
ٹھیک
تو پھر میں سوئی تھی
چلو اچھا کیا لیکن یہ آرسی پر نا چھوٹنی چاہیے
ہاں میں سوچ رہی تھی کہ کیا بولتے ہیں اس کو اب ایک دو دن ہو اورسا نا ماموں کا پندرواں آج پندرہ دن ہو گیا تو ماما وہی اب میں نے سوچا ابھی ایک دو دن ہو جائیں گے پھر سے پھر میں تھوڑی بہت صفائی نا پھر سے کروں گی
ٹھیک
کیونکہ اندروں گند مچی سب اوپر نیچے سب جگہ
ٹھیک
ہاں اور بتاؤ آپ کا شفٹ کہاں پہنچا
بس چل رہا ہے کچھ دنوں میں میں آؤں گی ہاسپٹل سے گھر
ہاں
تو پھر میں پھر ہم شفٹ کرنا شروع کریں گے تب تک وہاں بھی تھوڑا سا
کام بہت زیادہ کمپلیٹ
دگر لگ رہ اور شیشے بھی لگ لگ رہے ہیں
اس کو باہر سے پلاسٹر ولاسٹر کر کے
نہیں نہیں نہیں وہ کیا تھا شروع میں کچھ بھی نہیں
خالی ڈان جا
ہاں
ٹھیک
تو کہ ہے نا آپ کو پتا مجھے ہیا کو لینے جانا ہے وہ ہے نا ٹیوشن میں وہ رو رہی ہے اپ وہاں
اچھا ٹھیک
ہاں میں نے سوچا پانچ منٹ کے بعد جاؤں گی
ہاں اب جاؤ پھر اس کو لاؤ تو پھر اس کی بات کرتے ہیں نا
ہاں کیوں نہیں ہمیں تو بہت ساری بات ہے کر رہی ہیں
بہت ساری باتیں کرنی ہے مجھے آپ سے
دنوں سے بعد نہیں کی
ہاں اصل میں آپ کو پتا کیا ہوتا ہے اب بھی دیکو ہمیں ہے نا نانی حلوا والوں کہ ہاں لواک وہ ہے نا پے اس ٹائم جو بھی آتا ہے نا وہ ہمارے یہاں ہی آتے کا
کن کے گھر پہ لوگ ہیں
نہ ن حال میں نا
کیوں
وہ ہے نا وہاں م م کے یہاں ہی ابھی
اچھا ٹھیک
ہاں وہ ابھی سب وہی پی ہے اس لیے ا بھی آ تا ہے وہ کہاں آتا ہے سیدھے
اوکے گھر پہ ہاں
اس وجہ سے سب یہی آتے ہیں پھر جب انسان جب کوئی آتا ہے پھر اس کے پاس مت اٹھ پاتے ہیں پھر بولتے یہ بولے گا ہمیں اکیلا کیوں چھوڑا ہے یہاں پہ
ہاں وہ بات صحی
پھر مہمان کے لیے جائے وہ یہ اور ما آج سے وہاں جات ہے روز روز تو پھر انسان سوچتا ہے کہ تھوڑا بہت کام بھی ہوتا ہے جیسے چائے بنانا کھانا شام کا اس انسان تھوڑا بزی رہتا ہے
صحیح ہے انسان اب بزی ہوتا ہے کہ ایک تو وہاں سے تزت تھا اور پھر لوگوں کا آنا جانا تو رہتا ہے جب
آتے ہیں نا جب انسان گ آتا ہے تب آتے ہیں نا پھر صحب
ہاں ہاں
اس وجہ سے پھر انسان اٹھی ہی نہیں پاتا ہے ادھر ادھر اب شام کے ٹائم آپ کو پتا مجھے کیا ہوتا ہے مجھے ہوتی ہے شام کے ٹائم نیند کیون کہ میں صبح جلدی اٹھتی ہوں میںب پانچ اٹھی ہوتی ہوں
ٹھ میں بھی کچھ دنوں سے صبح چھ بجے اٹھنے لگی ہوں
ہوں
تو میں نے سوچا تھوڑی عادت ہو جائے صبح جلدی اٹھنے میں تو پھر دن بھر مطلب اچھا تازگی محسوس ہوتی ہے
ہاں پھر میںیکو میں کیا کرتی ہوں جب میں اب جب وہاں سے آتی ہوں پھر میں تھوڑا تھوڑا جب تک باقی سب اٹھتے ہیں نا ہم بچے اٹھتے ہے نا ر ایکٹ
ہاں
ہمیں ما پاپا سوتے ہیں کچن میں
ٹھیک
ب س ہوتا ہے ہال میں اور ہم سوتے ہیں بہنیں س والے روم میں تو سارے رومز بند ہی
ہاں تو یہ یہ نا آپ کے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے
حاضق
ہاں جی پتا وہ میں تھی وہاں کزن کے گھر پہ بہت زیادہ ہے من ٹیوشن وہ میں نے نکل رہی تھی باہر مطلب مجھے گیٹ کے باہر نکلنا تھا ابھی نکلی نہیں تھی تو میں چاپل پہن رہی تھی وہ گیٹ کے نیچے سے دیکھ رہا ہے
ہاں
میں اس کو بولا تم کیوں گیٹ کے نیچے سے دیکھ رہے ہو اس نے بولا میری عادت ہے میں روز دیکھتا ہوں پھر کیا پھر اس میں نے اس کو پھر کچھ پوچا ہی نہیں جب اس نے شارٹ میں جواب دیا میں
کس ک کس کو گیٹ سے دیکھ رہا تھا
مطلب جس جہاز ک ٹیوشن جانا تھا نا
ہاں
وہی گیٹ کے نیچے سے سے دیکھ رہا تھا آ پوچھ لینا اپنے بھائی سے ایسا کیوں
اس نے ہمیں کیا پاگل کیا ہے اللہ کی قسم وہ کتنا شید ہے آپ نے اس کی حالت دیکھتی ہو وہ پتا نہیں جیسے دنیا بھر کا کوئلہ اس کو تھوپا ہے
ہ چھوٹے بچے
نہ جب وہ دھوپ میں اندر ہی نہیں بیٹھا اور اس کی دیکھو ہم اس کو نکالتے ہیں نا ٹی شرٹ
ہاں
آپ اس کو ٹہینگ دیکھو کتنی ہوئی ہے دوپ کی وجہ سے
ہاں ہووئی ہوگین
سے ہمیں پوگ گل کیا ابھی پتہ کیا کیا تھا میں گئی تھی میں نے بولا نا مجھے فرینڈ آئی تھی تو میں نکلی تھی اب اس کو باہر تک ساتھ کیا میں لبا تک گئی تھی میں اس کو ساتھ تو اتنی دیر میں ہی اسے یہاں سے اوپر سے سوئمنگ پول اتارا تھا اس میں پانی با فول ان میں پورا آنگن کیا گیلا کیا تھا تو سب کچھ نا مطلب جیسے کبھی کچھ ہم نے کیا ہی نہیں تھا نہایا تھا اس پھر پانی واپس بھی نکالا تھا پھر گیلا ہی سوئمنگ پول اوپر واپس پچڑھایا تھا اور کیا
وہ کتنا شیطان ہو گیا ہے
اسکوپا پ کاا نا تھوڑا لاڈ پیاٹ زیادہ ہے
ہاں پتا ہے آپ کے دو بھائی ہے نا م چ ل ان کی با پہ شکل گئی اور تم دونوں بہنوں کی ماں پہ گئی
وہ ب لیکن اس کو وہ سب سے چھوٹا ہے نا گھر پہ اس کو باپ کا لاڑ پیار بہت زیادہ ہے
ہاں ہوگا نا جو چھوٹا ہوتا اس کو لاٹ کر زیادہ ہوتا ہے
اس لیے اس کو مطلب کسی کی بات نا گل سے اترتی ہی نہیں ہے
ہے
ہاں اس نے ہمیں اتنا پریشان کر کے رکھا ہے آ پوچھو آپ اب جاؤ وہاں پھر مطلب اس کو لاؤ ہ ہراب کو
ہاں
پھر ہم وہاں سے آگے کرتے اہباد
ٹھیک بات بتاؤ آپ کے پاس کتنے اسٹوڈینٹس آتے ہیں پڑھنے کے لیے
یہی کچھ پانچ ہے زیادہ نہیں
کتنے بڑے ہیں
ا سیکنڈ تھرڈ یو کے جی فرسٹ اور پری نرسری نرسری کے
مجھے لگا کچھ بڑے بچے متنا آتے ہیں چائے اپ نے پیلی
ہاں میرے چائے پی اپنی پی
نہیں میں نے ابھی نہیں پی تو میں نے بولا نا میرے پیٹ میں درد ہے
ا ہ ہاں
چلو میں پہلے اس بھولاتی ہوں تو اللہ حافظ
کیا اللہ حافظ
کہ